السلام علیکم بہن
وعلیکم السلام ویکم کم سلام بین سب خیریت سے تم سناؤ
میں تو تمہیں دیکھ رہی ہوں تم اتنی سوچ میں کہ وہ ڈوبی لگ رہی ہو ویسے صبح سے ہی تمیں دیکھ رہی ہوں بالکل شانت سے بیٹھی ہو سب ٹھیک ہے نا کوئی بات تو نہیں ہے
بس ایسے ہی تھوڑا بوشیہ کے بارے میں سوچ رہی تھی بہن جیسے جیسے کالج ختم ہونے کے قریب آ رہا ہے نا ویسے ویسے کیریئر کی کافی ٹینشن ہو رہی ہے
اچھا تو یہی بات ہے ہاں ویسے سچ کہوں تو میں بھی آج کل یہی بات سوچ رہی ہوں ہمیشہ یہی سوچتے رہتی ہوں پہلے لگتا تھا کہ بس اچھے نمبر آ جائے تو سب آسان ہو جائے گا لیکن اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ زندگی اتنی آسان بھی نہیں ہے صحیح چ کرئر کو چننا بھی تو کتنا بڑا فیصلہ ہوتا ہے نا
بالکل صحیح کہا کبھی کبھی تو اتنا ڈر بھی لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں بہت ڈر لگا رہتا ہے ہر کوئی الگ الگ صلاح دیتا رہتا ہے اور پھر سمجھ بھی نہیں آتا اور دل بھی ایسے بیٹھ جاتا ہے سب کی باتیں سن ہم کیا کرے کیا نہیں کرے
ہاں یہ تو تم نے بالکل صحیح کہا لیکن مجھے لگتا ہے نا کہ ہر انسان کا سپنا اور اس کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے ہے نا اس لیے کسی اور کی زندگی دیکھ کر اپنا فیصلہ بنانا یہ تو صحیح بات نہیں ہوتی نا ایسا فیصلہ بھی لینا نہیں چاہیے
بالکل صحیح کہا بہن آپ نے مجھے لگتا ہے نا ہر انسان کا کچھ نہ کچھ الگ سپنا ہوتا ہے اور سب کی سوچ بھی الگ ہوتی ہے اسی لیے تھوڑا سوچ سمجھ کے باتیں سب کی سننی چاہیے پر کرنا تو اپنے من سے ہی چاہیے بہن
ہاں ایسا ہی کہا تم نے میں بھی چاہتی ہوں کہ میں جب پڑھائی پوری کر لوں نا تو پڑھائی پوری کرنے کے بد ایک اچھی سی نوکری نری کروں تاکہ اپنے امی ابو کا سہارا بن سکوں نا انہوں نے ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے محنت کی ہے اس لیے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان کی ذمہ داریاں تھوڑی کم کر سکوں
بالکل صحیح کہا بہت اچھی سوچ ہے آپ کی واقی میں امی ابو نے ہمارے لیے کافی کچھ کیا ہے اسی لیے کسی اور کی زندگی دیکھ کر اپنے فیصلے بدلنے نہیں چاہیے
ہاں یہ تو بالکل صحیح کہا تم نے تمہاری سوچنا مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے ایک بات بتاؤ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت پسند ہے وہ لوگ مجھے جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کے بارے میں بھی سوچتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے رہے ذم داریاں کو کیسے اٹھائے ایسے لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں
ماشاء اللہ تمہاری سوچ بہت خوبصورت ہے بہن سچ بتاؤ تو مجھے ایسے ہی لوگ بہت پسند ہے بالکل آپ کے جیسے جو اپنے سپنوں کے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کے بارے میں بھی سوچتے ہیں اور تھوڑا سا اپنی باتوں سے بھی انسان کو تھوڑا سکون ملتا ہے
اچھا اور تم تم بتاؤ تمہارا کیا سپنا ہے تم کیا کرنا چاہتی ہو
مجھے ہمیشہ سے ٹیچر بہننے کا بہت شوق ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک اچھی ٹیچر صرف کتابوں کا گان ہی نہیں دیتی بلکہ بچوں کے بھوشوں کے بارے میں بھی بہتر سوچتی ہے اور ان کو ہر طرح سے سمجھتی ہے وہی اچھی ٹیچر ہوتی ہے
واہ یہ تو بہت اچھی سوچ ہے یہ تو تم نے بہت پیارا سپنا دیکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم بہت اچھی ٹیچر بنو گی بھی کیوںکہ تم میں بہت دریہ بھی ہے سمجھتی بھی ہو ہر چیز کو تمہاری تو باتیں دل تک چھو جاتی ہے اور باتیں بہت سمجھ میں بھی آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تم بہت اچھے ٹیچر بن سکتی ہو
لیکن کبھی کبھی مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ پت نہیں اپنے سپنے پورے کر پاؤں گی یا نہیں آج کل تو ہر جگہ اتنی زیادہ کمپٹیشن ہو گئی ہے نا بہن کہ سمجھ میں نہیں آتا محنت کرنے کے بعد بھی لوگ پیچھے ہی رہ جاتی ہے کتنی پڑھے لکھے لو پڑھے ہیں بہن
ہاں یہ تم نے صحیح کہا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر انسان محنت کر لے اور ساتھ میں صبر بھی کرے تو اللہ ضرور بہتر کر دیتا ہے ہر راستہ کھول دیتا ہے نا اللہ اپنے لیے ہر چیز سمے پر ملتی ہے پھر
تمہاری یہ بات مجھے ہمیشہ سکون دیتی ہے بہن کئی بار جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں نا تب تم ہی مجھے سمجھتی ہو اس لیے مجھے آپ سے بات کر کے کافی بہتر فیل ہوتا ہے محنت ہمارا کام ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے
ہاںاں بالکل صحیح کہا تم نے مجھے بھی تم سے بات کر کر اتنا اچھا لگتا ہے نا اور ایک بات میں نے بھی سیکھی ہے کہ صرف بڑے سپنے دیکھنا ہی کافی نہیں ہوتا ان کے لیے لگاتار محنت بھی تو کرنی ضروری ہوتی ہے نا
سچ میں بالکل سچ کہا بہن پہلے میں سوچتی تھی کہ سفلتا بہت جلدی مل جاتی ہے لیکن اب سمجھ میں آیا اچھے مقام پانے کے لئے محنت کافی ضروری ہوتی ہے
ہاں سب سے ضروری چیز تو یہ ہوتی ہے کہ خود پر بھروسہ کرنا کیونکہ اگر انسان خود پر یقین نہ کرے نا تو دنیا کا کوئی بھی موٹیویشن اسے آگے نہیں بڑھا سکتا
بالکل صحیح کہا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے کیریئر اور زیادہ ذمہ داری والا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اپنے سپنوں کے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کی امیدوں کو بھی دھیان میں رکھنا پڑتا ہے
ہاں یہ تو تم نے صحی کہا لیکن اب سمے پہلے جیسا تو نہیں رہا نا آج کل لڑکیاں ہر شھیتر میں آگے بڑھ رہی ہے اور اپنے پریوار کا نام بھی تو روشن کر رہی ہے نا
بالکل جب میں سفل مہیلاؤں کو کی کہانیاں سنتی ہوں یا ان کو دیکھتی ہوں نا ان سے مجھے بہت پرنا ملتی ہے اگر وہ کر سکتے تو پھر ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے کیا ہم بھی کر سکتے ہیں
ہاں یہ تم نے صحیح کہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمیں بھی بہت کچھ کرنا ہے آگے چل کے بس ضرورت ہے محنت کرنے کی صبر کرنے کی صحی دشا کی صحی دشا ملے نا تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں
ویسے تمہیں کبھی ایسا لگتا ہے کیا کہ ہم بڑے ہونے کے ساتھ بہت زیادہ بدل بھی گئے ہیں
ہاں یہ تو تم صحیح کہہ رہی ہو پہلے تو ہماری زندگی بہت آسان لگتی تھی اسکول جانا اسکول سے صرف آنا پڑھائی کرو اور کھانا کھاؤ سو جاؤ دوستوں سے بات کر لو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہو جاؤ یہی کافی ہوتا تھا نا ہمارے دے لیے پہلے لیکن اب ہر سمے بوشیہ کی ذمہ داریاں اور ذمہ داریوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے آگے چل کے کیا کرے کیا نہیں
بالکل صحی کہا آپ نے کبھی کبھی تو اتنا دباؤ محسوس کرتی ہوں نا میں کہ دل کرتا ہے بس تھوڑی دیر کے لیے ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی پر نہیں ہوتا ہے دل ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ وہی ٹینشن بار بار ستی ہے کہ بھشیہ کے بارے میں کیا ہوگا وہی چنتا ستاتی رہتی ہے
ہاں یہ تم بہت صحیح کہہ رہی ہو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ یہی محنت اور سنگرش بعد میں ہماری طاقت بنیں گے آسان زندگی شاید انسان کو اتنا مضبوط نہیں بناتی نا جتنا محنت کرنے کے کے بعد ہم مضبوط بن جاتے ہیں ہر چیز کا کانفیڈینس ہمارے اندر آ جاتا ہے ہم پھر کسی بھی چیز سے ڈر ڈرنے نہیں لگتے ہر چیز میں آگے کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہیں نا
سچ کہا بہن آپ نے اور مجھے لگتا ہے کہ اھی سفلتا صرف نوکری یا پیسے کمانے سے نہیں ہوتی اپنے ماتا پتا کی کو خوش رکھنا ان کی صحت کا دھیان رکھنا یہ بھی ہوتی ہے
ہاں یہ تو تم نے بہت صحیح کہا یہ بات تو میرے دل کو چھو گئی میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ایک دن اپنی جو میرے امی ابو ہے مجھے ان پر اتنا وشواس ہے کہ وہ مجھے کہیں گے ایک دن کی مجھے تم پر بہت گرو تھا مطلب گرو ہے ایسا محسوس کرا کرے اور انہیں کہے کہ ہماری بیٹی ہمارا نام روشن کیا ہے
وہ دن ضرور آئے گا اور مجھے یقین ہے تم بہت آگے آگے جاؤ گی بہت ترقی کرو گی کیونکہ تمہارے اندر محنت کرنے کا جذبہ کٹ کٹ کے بھرائے ہوئے ن تم ضرور آگے بڑھو گے
شکریہ بہن اور تم بھی ضرور ایک دن کامیاب ٹیچر بنو گی ہی کیونکہ تمہارے اندر دوسروں کو سمجھنے کی اور ان کی مدد کرنے کی خوبی بہت ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ تم ایک بہت اچھی ٹیچر بنو گی
بھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ہم اپنے سپنوں میں سفل ہو جائےیں نا تو کتنی خوشی ملے گی ہمیں ساتھ میں ہمیں ہمارے امی اور ابو کو بھی شاید اس دن ہمیں آج کی ساری پریشانیاں چھوٹی چھوٹی لگنے لگے گی
ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے اور تب ہم پیچھے مڑ کر جب دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا نا کہ کتنا سنگرش کیا ہم نے کتنی محنت کری اور کتنے مضبوط بنے رہے تب جا کر ہم میں یہ مقام حاصل ہوا ہے
ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیریئر چنتے سمے سب سے زیادہ ضروری چیز کون سی ہوتی ہے
مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری تو انسان کی جو کام چننے چ چن رہا ہے اس میں دل لگ رہا ہے کہ نہیں وہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر صرف لوگوں کی بات تو میں آ کر کوئی راستہ چن لیا جائے نا تو انسان اندر سے خوش نہیں رہ پاتا
صحیح کہا آپ نے پیسے ضروری نہیں ہوتے لیکن دل کو سکون زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی کام کو لے کے
ہاں یہ تو تم نے بالکل صحی کہا اور انسان کو کبھی خود کو دوسروں سے کم نہیں سمجھنا چاہیے ایک دوسرے سے برابری کرنا ٹھیک ہے لیکن کسی کسی کی زندگی کا سفر الگ ہوتا ہے اور ہر انسان اپنے سمے پر سفل ہوتا ہے نا
بالکل سچ کہا آج تم سے بات کر کے میرے دل کو تھوڑا سا ہلکا سا محسوس ہو رہا ہے میں صبح سے بہت پریشان تھی لیکن اب تھوڑا کانفیڈینس آ گیا ہے مجھے
ہاں ہاں مجھے تو تم سے بات کر ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے چلو اب تھوڑا سا پڑھ بھی لیتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ بہن